ہلو
ہیلو
سلام و علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
بس الحمد للہ خوش ہیں آپ بتائیے آپ کیسے ہیں سب خیریت
مزاس تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے ہماری
کیوں کیا ہو چکا ہے آپ کو
ہوں ہوں بس ایسے ہی آج تھوڑا سا ٹھیک نہیں فیل کر رہے ٹھیک محسوس نہیں کر رہے طبیعت تھوڑی ایسی مزاج نساس سی لگتی ہے
اچھا نماز نہیں پڑھی کیا کیونکی نماز نہ پڑھے ہو
جی اب ہم اں یہی یہی کارن ہو سکتا ہے آج نہیں گئے ہم ڈیلی ہم جا رہے تھے سننے کے لیے آج ہم نہیں گئے ہیں تو ہو سکتا ہے یہی کارن ہے
کیا ہو گیا ہے کچھ بھول رہے ہیں کچھ چھوڑ رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے کی یے چل کیا رہا ہے زندگی میں
جی جی یہی کارن لگتا ہے
ہاں ہ
نمبر دے د ممیمی کو نمبر ڈائری لیا میں لکھ کے دے دوں
یہ بتا رہی ہے اپ آپ لکھ ل کہ جی ڈڈی پر آپ کو وہ پڑھ چکے ہیں اب کتنے آگے اسٹارٹ کرنی ہے کیونکی ایک دن میں قرآن شریف تو ہو نہیں سکتی ہے نا
جی جی یہی کرتے ہیں ہم نا وہاں پے اس وہیں سے فولڈ کر کے رکھ دیتے پنے کے بیچ میں کچھ لگا دیتے ہیں
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں ایسا ہی کرتے ہے ایسا ہی کرنا چاہیے اور بتائیے آپ کے گھر سب خیریت آپ دوائی لے کے رہے
کل سے کچھ تکلیف میں ہے ہم
بٹا میں نماز نہیں پڑھی نا اسس سے تکلیف
جی جی ہے لگ
اپ نماز پڑھے ہیں اللہ کا شکر شکر کریں اللہ کو یاد کرے اللہ نے جو دیا ہے اس کا شکر ادا کریں
ہمم جی جی
جی شکریہ میں کرنا چاہیے اللہ کا یہ اللہ تعالی نے ہمیں جتنے کچھ دیا ہے نا اتنا کسی کو نہیں دیا ہوتا
جی صحیح فرما رہی ہیں آپ
کچھ ہو جا میں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بعد میں سمجھ میں آئے
ہوں
بالکل ہو اب کرم کریں اللہ کہتے ہیں نہ کہ اللہ کہتے ہیں کرم کرے پھل کی اچھا نہ کریں
یہ تو بالکل درست فرما رہی ہیں
بالکل ہم آج کل یہ بول رہے تھے آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہیں لڑکیوں کتنے شارٹ شارٹ کپڑے پہن رہی ہیں اور کچھ کتنے تازگی والے کپڑے پہن رہی ہیں
ہوں اچھی وہی لگتی ہے نا جو سادگی والے کپڑے پہنتی ہے ای تھے کپڑے پہننے والی کواں اچھی لگتی ہیں پر وہی ہے کہ سمجھائے کون کون بولے اس میں کون ک
وہ نا ٹی وی میں دیکھ کر آپ کو پتا ہے وہ کپڑے پہنتی ہیں وہ ٹی وی میں شارٹ شٹ کپ ڑے دیکھتی ہیں ویسے ہی وہ شارٹس شارٹس کپڑے پہن لیتی ہیں جی نے بتایا کہ وہ ٹی وی کی دنیا الگ ہے
یہاں پ
چار لوگوں میں ہی پہن رہی ہیں یہاں پر سب لوگوں میں پہننے ہیں
ہوں جی
جھے میں اچھے لگتے ہے لڑکیا دیکھے جیسے کی گھر پر پروگرام ہے کوئی چھوٹا موٹا ہم نے فنکشن رکھا ہے اپنی شہزادی یا شہزادے کا تو وہ اتنے شارٹس کپڑے پہن کے آتی ہیں کہ ان کو بیٹھنے اٹھنے میں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے وہی ہے انکو پہن نے والی
ہوں تہذیب نہیں سکھاتے ہیں نا لوگ بچوں کو وہ پھر ایسا کام کرتے ہیں تہذیب کا بہت میئینے رکھتا ہے مطلب کے
جی گھٹنو میں کمفرٹیبل نہیں ہو پتی پر انکو پہن نے سے مطلب ہے وہ بیٹھنے میں کمفرٹیبل نہیں ہو پاتی ہے سب کے بیچ وہ اٹھنے میں کمفرٹیبل نہیں ہو پاتی ہے سب کے بیچ وہ کوئی کام نہیں کر سکتی ہے کمفرٹیبل سب کے بیچ میں وہ بہت دھیان سے اپنے کپڑے ہی ٹھیک کرتی رہیں گی پورے فنکشن میں تو یعے تے ہے کی مطلب ہم سار فنکشن میں س کپڑے ہی ٹھیک کرتے رہے ہیں
ہو صحیح کہ رہی ہے
بالکل بالکل نہیں اتنا نہیں پ تو میں کپڑے وہ پہنے جو مطلب سارے لوگ دیکھ کر کہیں کہ واہ اس کی بیٹی نے یا اس کی بہن نے کتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو دوسروں کو مثالے دے یہ واہ اس نے کتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں
جی بالکل صحی کر رہی آپ پر وہی ہے نا آج کل کو کسی کو کچھ کہنا بھی گناہ ہے کو کچھ کہہ کے دیکھ لیتے ہے
ہمارا مذہب نہیں کہتا کہ ہم شارٹ کپڑے پہنے ہمارا مذہب کہتا ہے کہ دنیا کو دیکھ کر کپڑے پہنے پر اپنی آنکھیں بند تو نہ کریں اپنا لباس اچھا کرے جمفر وغیرہ پہنے دوپٹیا وغیرہ لے اپنے آپ کو ڈھکے صحیح سے
ہوں
پتا ہے نا ہم انسانوں کے نکاحوں کا تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم اپنے آپ کپڑے پہن سکتے ہیں
جی اپنا پہناوے بھی تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں نا جس میں کنٹرول ھی نہ وو کرنا ھی کیا
مگر دوست لوگ پھن رہے ہے تو اپنے فرینڈز سرکل کے ساتھ پھن کر جاۓ
کیا یہ گر پیے گا جی
س
بے
اپ کپڑے پہن رہے ہیں گلے میں مفلر نہیں ہے دیکھنے والے کو بھی عجیب لگ رہا ہے پہننے والے کو بھی بھی عجیب لگ رہا ہے تو بہت زیادہ وہ عجیب ہوتاتا
جی صحی کا
تو آپ کے چھولے بن گئے
بس اپ تڑکا لگائیں گے تھوڑی چائے سر میں درد تھا تو تھوڑی چائے پن نان نہیں لگیا تو میں درس رہیا ب تو
پکا لگا کر ہی باہر آئیں گی چھوکا لگا کے چینوں کو
جی
کا بھی لگا دیں گے آپ چینوں کو
ہاں ہاں سوچ رہے ہیں دونوں کام ایک ساتھ ہی نپٹا کے پھر ایک بار باہر جائے ہیں آ سے
بلکل بلکل جی
ٹرین تھا پر وہ ہے کہ اب چپ چپی سی گرمی ہو رہی ہے اس ٹائم
بالکل چپ چپی چیزوں کھو کھجلی بھی ہوتی ہے
ہوں
نہیں اب تو ٹھیک ہوگئی میںنے موسم ٹھیک ہو گیا نا تو وہ میں چپ چپا نہیں لگ رہا ہماری کھجلی بھی نہیں ہوتی اب حتتا رکھ دیا ہے کل کے لیے کل پسیینہ چپ چپ ہوگی پھر کام میں آ جائے گا نا
جی جی یہ بھی صہح ہے
م میں اور کھجلی ہوتی ہے کہ کھجلی ہو رہی ہے
ہوں
ا نے ہات تھا نا آپ نے اسٹور والے گیٹ کے پیچھے کنڈے میں ڈال دیا ہے
تقی کل آرام سے مل جائے نا ٹائم سے
مت ہم ہمارے پاس یہ دو سال سے ہے ہفتہ کہم سال ہی آ ہے پہلی دفعہ
اچھا ہمارے گھر میں بھی ایک انسان استعمال کرتے ہیں ان کے بس وہ بھی ہمیشہ اس ہطتے کو سنبھال چاہے اور کوئی چیزٹوٹ جائے پر وہ اچھے سے مل کے رکھتے ہیں
نہیں نہیں ہم دو سال پہلے کا ہم نے لائے ہوئے تھے اپنی ممی کے گھر سے آپنی والے ط ب
ہ چلیے استعمال آنی چاہیے چیز ویسٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کا بھی دل رہ گیا کہ راتی چیز استعمال ہو گئی
ہماری والی یہ تین کٹھے لیے تھے ایک ہمارے لیے ایک ہماری چھوٹی آپی کے لیے ایک اپنے لیے
اچھا والدہ بھی خیال رکھتی ہیں آپ کا
ک نہیں بتائیے ان کو کھیل میں ملے پانچ پانچ روپئے کے
ج
اس
پانچ روپئے کے تو آپ ہمارے کو بھی منگوا دیجیے گا ہمارے لیے پورے بارہ منگوا دیجیے گا آ اپنی والدہ سے ب گ ہمارے لیے بارہ
وہ ہماری والدہ تین پانچ پانچ روپے کا ملے ہماری والدہ تین اٹھائے ان نے بتا ہے ایک ہماری بڑی بیٹی ہے ایک ہماری چھوٹی بیٹی ہے ہم بھی ہے تو ہماری والدہ ہمارے بارے میں بہت سوچتی ہے کچھ بھی ایسے چیز ملے نہ فٹافٹ
سوچتا بھی نہیں بارے میں پلتا ج کوئی سوچتا بھی نہیں ہے
کیونکہ وہ چیز ہم آج خزلی میں خشحال ہے بہت لگتا تھا کہ یہ ہمارے کام آئے گی دو سال سے ہم اس کو پھیکا ہوا تھا اج ہم نے ڈھونڈا ہے اس کو
ہمارے یہاں بیس ملتے ہیں لیکن اتنے مطلب آپ کے یہاں چار مل جائیں گے والدہ کے یہاں
سکون آ پ روپیا ہوا وہ چیز آج یوز ہوئی ہے آج ہمیں پانچ روپے کی ویلیو پتتا چلی ہے اصل میں
پانچ روپے میں بہت سستا مل گیا بہت ہی سستا
الگ ہی بات ہے نہ
جی
دوسر ک ل تھا اس نے سنبال کے رکھا ہو تھا کرنے کا کبھی تو یوز آائے گا آ ج ہی آ گیا
دیکھیے اچھا ہے نا بس چیز کام پیسے تو وصول ہوا
ہم ہر گرمی میں نکال لیتے ہیں اس کو چاہے کھجائے نہ کھجائے اس سردی آتی اس کو رکھ دیتے ہیں آرام سے
ہاں گرمیوں کی چیز دیکھو چاہے استعمال ہونا لیکن نکلتی تو ہے پھر گرمی میں
بالکل بالکل بی گرمی آ گئی نا تو کئی بار پسینے آاتے ہیں کام کر کر کے اس وجہ سے چلیے ہم رکھتے ہیں کال پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ